وبرکاتہ جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اچھے سے
جی جی بالکل مجھے لگتا ہے آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہیں جی جی یہ کیسے مطلب آپ یہ مدد کے لیے کھٹے رہتے ہیں مطلب ا جیسے ابھی آپ دوسرا دوسرا دوست تھا ابھی آپ کو وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا اب دوسرا ہے یہ کیسے ہے
مطلب ایسے ہی ہے مطلب کیا ہی بول سکتے دلی لگاؤ ہوتا ہے تو ہاں ہ وہی وہی ہاں وہ تو ہے ہی جی جی جی وہ بات تو ہے ہی اس معاملے سے ہم کیا ہی بول سکتے
اچھا اچھا اچھا چلیے میرا بھی ایسا ہو سکتا ہے
کیا مطلب جی کیا بول رہے چوودرٹ چوودرہ چی چی چودر جی جی جی ہاں ہاں
ایک ساتھ دو دوست ہو سکتے ہیں اس پر آ سکتے ہیں
مطلب کیا آپ دوست بول رہے مجھے کچھ جو ہے میرے دماغ میں اچھا اچھا یہ یہ نہیں تو میں نے نام رکھے ہے اس پہ ہاں یہ تو بہت سارے نام ہے میرے میں بہت سارے جو ہے دوستوں سے واپستا ہوں
چلتے ہیں بہت
ہاں وہ تو بہت سارے دوست ہاں چل دیتے ہیں چل لیتے وہ میں آپ کو بعد میں سکھا دوں گا جی جی جی صحیح ہاں اسی لیے تو وہی ہے نا میرے پاس جو ہے میرے پاس بہت چیزیں ہے اسے اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں بہت سارے جو ہے پرارچے ایک ساتھ دے پاتا ہوں
اچھا وہ چیزیں مجھ سے پہ بوللی گ ہے نا وہ پرسوں والا پرچہ ایسے ہی رہ گیا تب سے اس کے اس کی اور میں جاتی ہی نہیں نہ سمجھ ہی آیا نہ
ہاں ٹھیک ٹھیک کوئی نہیں سو روپے جی جی جی ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں جی جی یہ آ یہ گوو خص یہ گوو اصل آ جی جی بلیک تو چادرس پچ ضورت یہ چ نہ سوائے چنہ یہ ہاں اردو پ کو دمس کل ہاں جی جی بتائیے بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے آپ
پ بھی ملتے ہیں میں نے بولا بڑے دٹپٹیے بھی ملتے ہیں م ب ملتا چ تر ملتے جی جی صحیح بہت اچھا بھیڑ باڑ کیسی ہوتی ہے وہاں سے
وہ تو ابھی اتنی نہیں ہے تو ٹھیک ہی ہے مطلب آج ایسے ہی بیٹھے ہوئے ابھی آج اتنی بھیڑ وہ نہیں ہے آج تھوڑا آرام ہی کرے ہوئے ہیں ہم
ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ کے بابا بول رہے تھے یہ کس یہ کس کام کے ساتھ لگے ہیں آپ آپ لوگوں کا دماغ تو نہیں تھک جاتا ہے میں نے بولا نہیں اس میں کیا مسئلہ نہیں نہیں آپ لوگوں کو دماغ تھک گیا ہوگا یہ چیز کرتے کرتے کس مسئلے میں آپ
ٹھیک ٹھیک یہ ک بولا آپ نے ان سے ان سے ان نے کیا بولا آپسی
میں نے بولا یہ تو فائدہ اٹھانے والی چیز ہے اس میں کیا ہے مسئلہ ہے تو رہنے
پیسےتے
نہیں نہیں میں نے تو نہیں بولا ہے نہ نہ ن اس نے بھول یہ کیا مسلہ آ ان کو نہیں پتا ہے بولا نا کہ بارہ بجے تھی پھر کیا پتاہ ہے ان کو
ان کو پتا نہیں ان کو نہیں پتا اس کے بارے میں کچھ
اچھا وہیں مجھے وہیں سےچ بارہ بجے آپ لگے رہتے ہو کوئی کام وام نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو چھوٹے بے چونکہ ب حال بے حال کیا اس کی وجہ سے ہاں وہ یہی بولتا تھا ہ ہ آج صبح برکا آج صبح بول رہے تھے مجھے میں نے کیا تھا ان کو میں نے فون کیا تھا ان کو میں نے ان کو بولا تھا
کیا تھا
جی جی جی جی میں نے ان کو بولا تھا عائشہ آپا کے بارے میں ان کو بھیجیا شاپا کو میرے گھر کچھ دن کے لیے جی جی بٹ انہوں نے انکار کیا بولا نہیں
کیا بولا
بولا نہیں اس بار یہ اپنی امی کی مدد کر ہے کچن کی رسوئی کے کام میں تو تو میں نے سوچا تھا میں نے بولا آشا پھر بھی تھوڑا کھیل کود لےیے ادھر تو بھیجیے اس کو کچھ دن انہوں نے نہیں مانا بولا نہیں اس بار نہیں اس وجہ سے میں نے فون نہ ل نا انہوں نے نہیں مانا بابا نے بھی نہیں اور آپ کی امی نے دی
اچھا ان
نہیں
کیا اچھا چلو پھر مجھے لگتا ہے پھر بعد میں جب تھوڑا مطلب یہ ایک دن ہو جائیں گی پھر م دج دیں گے وہ اگر پھر میں ا بھی نظر دینے آیا تو میں اپنے سھ چڑھاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں
جس جیس صحیح رہے چلیے جی کوئی بات نہیں ہ
وہ وہ کہاں گھومنے کہاں گئے وہ بچ
مسپل کے پاس م ہی ہیں
اچھا مانس مل گئے ٹھیک ٹھیک آپ کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ
ماننی ہے کی س
کوں
تھک جاتے ہیں انسان نہیں نہیں میں گھر میں گھر میں ہی ٹھیک ہوںی
ہاں اس میں اس میں کیا تھا وہ تو ٹھیک ہی تھا تو
تھا ٹھیک ہی
ہوں ہوں
من پہ ہے جب من کرے گا تب انسان جائےا گھومنے پھرنے جب م نہیں ہوگا تو کیا
تو ابھی گاڑی بھی سیکھنی ہے تو اس سلسلے سے آ کو دھنا بھی پڑے گا وہ
ان شاء اللہ انشاء اللہ مجھے بالکل سیکھ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا
زہک
مجھے بہت ضرورت ہے سیکھنے کی اگر میں آپ سے سیکھ پھر ہمیں ڈیڈ جی کی گاڑی وہاں پر اویلیبل تھی میں اس سے پھر پریکٹس لے سکتی تی ہوں
جی وہ بات تو ہے
تو بہت ضرورت پڑے گی گاڑی کی ہ بالکل
ہاں وہ تو آسان ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے وہ
انشاء اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ایک چیز چیز کر لو انشاء اللہ
جی جی جی صحیح صحیح وہ بات تو ہے ہی وہ تو صحیح بات ہے ہاں اس میں کیا ہے پہچ س
چائے وغیرہ آپ ساتھ لاتے ہیں کہ نہیں
ہاں ہاں توور یہ کیا بول رہی ہے بارہ کا
برا کبس بیٹھی ہے بیچاری دیکھ رہی ہے کبوتروں کو کبوتروں کو دیکھ رہی ہے مینا کو دیکھ رہی ہے اٹھا رہ ال لوطف
ٹھیک
آج برقا ادھر بیٹھو بیٹھو آرام سے بیٹھو اس والی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہو آپ آجاؤ آجاؤ شابش کرسی پہ بیٹھ سکتے ہو اچھے سے
ہوں
ج تو کیا اورور صاحب ملے آپ وہ گئے تھے آج کا پہلا تھا آج کالج کا
ملے مطلب ابھی نہیں ملے وہ پورے طرح کیسے ایسے ہی سامنے سے ہی ملے مطلب جی ابھی وہ اچھے سے نہیں ملے جی نہیں ابھی وہ پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ابھی وہ آئے تو نکلے واپس اندر ہی گئے کچھ کام شاید ج کو پڑا تھا جی تو اسی سلسلے میں وہ واپس ہی چلے گئے تو ابھی ان سے اچھے سے جو ہے بات نہیں ہو پائی جی تو آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ ابھی ملیں گے شام تک تو بہت وقت ہے ابھی
ہاں ہاں وہ بھی تو ا کال بول رہی تھی کہ کہاں جانا ہے کرو صحیح کہیں پر ج چار
تو ہم تو چھوٹے تو سب تیاری ہے اپ جب بڑے مانیں گے تو تب ہی ہو پائے گا نا کچھ ایسے تو ہم نہیں نکل پائیں گے نا ایسے تو اگر ہمیں جانا بھی ہے تو ہم تو کہاں اچھا اکے جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے
ہاں ہ ہ بالکل
کیا یہ پ تہند مجب د رپہ کم ہے ایک ہے تتجی د آک ہ وہ گی ن تیت چ مت تیت کتات گسی
ہیں گاڑی رمیش بھائی بھی چلاتے ہیں گاڑی
کیا نہ ہوو پر سے
مطلب مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے بابا بھی آئیں گے گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے بابا آئیں گے گاڑی آپ چلا سکتے ہیں
وہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ ہے ہی نہیں مسئلہ خالی آنے کا ان کا اگر ہم مانیں گے آنے میں تو اس میں کیا ہی ہے پھر خالی وہ ماننے چاہے آنا باقی تو اتنا مشکل نہیں ہے وہھر خالی وہ مارنی چاہی آنے میں پھر بول ہی نہیں ہے وہ کچھ نہ ان کے مجھے لگتا ہے ان کے دماغ سے بھی نکل گیا کوئی پھر ہ کھ ہو تھاؤو ا ہت ترہ گسا مخصر حقیقت تم کم گس ن ک کینہ تند مجوب لاسٹ ری بس فائنل ہاں
تو بالکل ہوں ہوں چلیے آپ کیا ہی کریں کیا ہی کر سکتے
دیکیںے کیا میں ان سے بولا نا میں بات کروں گا شام کو ان سب سے جو جو مانے گا آنا تو ان سے ٹھیک ہے پھر جو اب جو نہیں مانے گا آنا تو پھر کیا پھر ہم آپس میں مجھے لگتا نکلیں گے
جس ہاں بالکل صحیح آپ دیکھیے گا کیا ہوگا مسئلہ کیسے رہے گا مسئلہ تو وہ چیز حل ہونی چاہیے
ہاں ٹھیک ہے
تو ہوں بالکل چلیے اچھا آپ کدھر گئے تھے کل گھومنے گئے تھے کہیں جی ہاں آپ کہیں گئے تھے گھومنے
ہاں ہاں ہاں اور
ہ آپ گھومنے
ارے کہاں گئے گھومنے کہاں بھی ہے ہی نہیں کوئی تیار تو بابا بھی تیار
ک نہیں
جاؤ کوئی ہے ہی نہیں تھا یار وہاں سے تو کیاپ کہاں سے آئیں گے میں نے ابھی منو کو منو کو ارے کیا منو کو بولا تھا آ جب وہ ابھی مطلب اس کو شام کوتی ہے تھوڑی جاب کچھ وہ کلاسز دیتی ہے کچھ تو ان سلسلوں میں وہ بھی بزی ہوتی ہے آپ بہن کو کہا کہ آ جاؤ شام کو تو کال ان ان شاء ال ہم تو جا رہے گے م میں تو لے کے جا ہوں کوئی بائک اسکوٹی ووٹی کچھ نکلیں گے میں تو کہیں نہ کہیں جاؤں گا پھر دیکھیں گے کیا ہوگا آگے
اچھا سے
رہوں گا نا میں سچ میں تو پھر یہ تو پھر ہو گیا مسئلہ تو پھر چھٹیاں ہم مجھے ابھی ہماری چھٹیاں اسٹارٹ بھی نہیں ہوئییں ہمیں پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی
ہاں بالکل صحی جی جی یونیورسٹی کا ہوتا
ہمارے میں بھی پائی نہیں ہوگی ہاں
ہاں ویسے ہو جائے گا ہو جائے گا سب اور بریک اگستٹ م میں ہوتا ہے نا فسٹ اگستٹ فسٹ ویک آف آگسٹ ہوتا ہے نا پھر یونیورسٹیز کا وہی دیکھنا ہے کیا رہے گا
ات نہیں میں ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد مطلب کیا ہو گیا وہ سمجھ نہیں آیا پھر
ہاں بالکل صحیح بالکل صحیح
کیا ان لوگوں نے وہ تو پتا ہی نہیں چلا اب کریں گے سمر بریک نہیں کریں گے وہ بھی پتا نہیں ہے ہمیں ابھی
صحیح کیا رہے گا چلیے چلیے جی
ہاں اور بس چل رہے
جائیے گا گھومنے کا ہی پھر اس سے ان
کل تو کل تو ضرور ہی جانا ہے کل تو مطلب میں تو نکل رہا ہوں کسی نہ کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو میں جا رہا ہوں پھر آگے دیکھیں گے مطلب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ چیزیں بعد میں دیکھیں گے مگر فی الال تو میں نکل رہا ہوں یہاں سے گھر سے
بالکل صحیح اب بھی لگتا ہے آپ بھی ٹانگ آ گئے ہیں ہاں ہاں اگر آپ یہاں ہو تو کس دن یہاں سے بہت بہت ساری چل رہی تھی یہاں سے آپ کچک
جی جی چلیے ہمارا وقت بھی اختتام ہوتا ہے
جی جی بالکل صحیح ہاں اوے اللہ حافظ جی مجھے لگتا ہے دیں گے
ہاں تو ٹھیک ہے کوئی نہیں میں دوسرے سے آپ کو کرتا ہوں ٹھیک ہے نا سر چلیے بیٹھیے آپ بیٹھیے اللہ حافظ